رحمت اللہاتب بائی جان آ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ تعالی میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آ کے گھر پہ اب سارے ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان شکر ہے اللہ کا وہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے کھانا وانا کھا لیا
جی بائی جان کھانا کھایا میں بھی بیٹھا ہی ہوا تھا تو سوچا آپ سے تھوڑی گفتگ کی جائے اسپورٹس کے بارے میں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات سوچی میں بھی بیٹھا تھا میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھایا تو میں نے بھی سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے مطلب کہ آج کل کیا ہوتا ہے مطلب کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں مطلب کہ جب آس تین چار سال پہلے کیا ہوا کر رہتے تھے کہ موبائل فونز بہت ہی زیادہ کم تھے تو لوگ کھیلتے تھے کودتے تھے بچے ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہو تھ لیکن آج کل تو دیکھنے کو بھی ملتے ہیں کیونکہ سبھی بچے پڑھ مطلب کہ پڑھنے میں موو یا دوسرے کاموں میں موبائ فون چلانے م میں موبائل فونز پہ یہ گیمز کھیلے تھے اب کوئی کھیل کود تو کرتا ہی نہیں ہے تاکہ اس کے باوجود کہ یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے ہے نا
جی بھائی جال کھیل کود ہماری زندگیھی
کرنی چاہیے
کھیل کود جو ہے جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس کے اس کے یہاں بے شمار فائدے ہیں وہی اگر اس کے ساتھ اس سات کھیلے تو زیادہ مطلب اس میں کچھ خطرہ تو نہیں ہے جی بھائی یہ تم اسپورٹس کے مطلب بہت سارے فائد ہیں ان میں کچھ ایسا آتا ہے کہ پہلے فزیکل فٹنس جو کہ سب کو پتا ہے شریر کو ایکٹو رکھتا ہے فٹ رکھتا ہے یہاں ہم دیکھے تو آج کل جو موٹاپا ہے وہ اس میں سے کنٹرول ہو جاتا ہے ویٹ کنٹرول ہو جا ہے م پا کم ہو جاتا ہے ہماریے شری کی جو مسلز ہیں یا ہڈیاں جو ہے مسلٹرنگھ انسان کی بڑھ جاتی ہے انسان کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہے یہاں ہم دیکھیے تو مطلب ہارٹ کی بیماریاں جو آج کل ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ کم ہوتی ہیں یا امیون سسٹم انسان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت جو ہے ہماری وہ بھی اس میں سے بہت زیادہ بڑھتی ہے اس چیز میں
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہ دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے بھائی جان بلکہ صحت خوشی اور کامیابی کا بھی ذریعہ ہے تو ہر انسان کو کو اپنی روزانہ زندگی میں کسی نہ کسی کھیل کے لئے وقت گزار ضرور نکال کرنا چاہیے آج کل زیادہ تر لوگ موبائل اور کمپیوٹر پر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ملک کہ ان کی جسم ہر وقت مطلب کہ حرکت کام ہو ج ہے کم ہو جاتی ہے اور صحت متاأثر ہوتی ہے تو اگر ہم روز تھوڑی دیر بھی کوئی کھیل کھیلیں یا ایکسرسائز کرے تو ہم فٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں نا بھائی جان تووس سپورٹس سے ملک کی جو یہ کھیل کود ہے اس سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے ہماری ہڈیاں اور مس مضبوط ہوتی ہیں دل صحت مند رہتا ہے اور مطلب وزن بھی قابو میں رہتا ہے تو جو لوگ روز کھیلتے ہیں وہ کم بیمار پڑتے تو اور زیادہ مطلب کہ طاقتور محسوس کرتے ہیں نا تو کھیل صرف جسم کو ہی نہیں دماغ کو بھی مضبوط بنا سکتا ہے یہ آپ کو میں یہ کہہ دوں اور کھیلنے سے مطلب کہ ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے ان سب ان خوش رہتا ہے اور مطلب کہ اس کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے اگر کسی دن ہمیں پریشان ہوں تو تھوڑی دیر کھیل لینے سے مطل کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے نا
جی بھائی جان بالکل صحیک تھا اگر آپ نے ابھی کہا تھا مطلب انسان کی مینٹل پیس جو ہے وہ بھی اسپورٹس سے بڑھ سکتی ہے اگر ہم دیکھیں تو کھیلنے کودنے سے آرفنس جن کو ہیپی ہارمونس کہتے ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں جو سٹرس کم کر میں انسان کی سلیپ کوالٹی جو نیند ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم پورا دن گیم کھیلیں یا پورا دن نہیں دن کا ا اگر ہم گیم کھیلے یا اسپورٹس میں لگائے اس سے ہماری نیند طرح سیکھتی ہیں مینٹل شارپنیس جو ہے ہماری فوکس کنسنٹریشنیا ڈن میکنگ سے یہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں انسان کا کانفیڈینس بڑھکتا ہے جیت اور بہتر پرفارم کرنے سے سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے جسے ڈسپلن آ جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ سیکھتا ہے بہت سارے فائدے ہیں ان اسپورٹس کے یا ہم دیکھیے تو مطلب ڈپریشن اور اینزائٹی جو آج کل بہت زیادہ مطلب نوجوانوں میں ہے کھیلنے کودنے سے یہ بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں جی بھائی جان اگر
اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں کیریئر جو ہم ڈونڈ رہے جیسے ہم کہہ رہے ہیںوگ بے روزگار ہے لوگ کا کیریئر نہیں بھر رہا اس سے کیا ہے کہ انسان کے کیریئر کے بھی فائدے ہے اس میں بہت سارے لووں نے نئی نئی اپورچونیٹیز رک ڈھونڈی ہے نئی نئی جابس ڈھونڈی ہے اس سے بہت سارے لگوں کا کیریئر بھی جانا ہے جی بھائی جان
ہاں بھائی جان کھیلے مطلب اسی کے ساتھ ساتھ کیا کیا ایک اور چیز ہے یہ جو کھیل ہے نا یہ ہمیں ڈسپلین بھی سکھاتا ہے تو ہر کھیل کے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کی مطلب کہ قواد کی عزت کرتے ہیں تو زندگی میں بھی قانون کی عزت کرن سے کی بقہ کھیل کود سے ٹیم ورک بھی سیکھنے کو ملتا ہے فٹ بال ہوتا ہے کرکٹ ہو گیا اور ہاکی جیسے کھیلوں میں تمام مطلب کہ کھلاڑی مل کر کام کرتے ہیں اگر صرف ایک مطلب کہ کھلاڑی اچھا ہو اور مطلب کہ باقی ساتھ مطلب باقی ساتھ نہ دیں تو ٹیم نہیں جیت سکتی اس طرح ملکی زندگی میںب بھی مل جل کر آرام کرنا ضروری ہے نا بھائی جان تو سپورٹس ہمیں صبر اور ہمت سکھاتا ہے ہر دفعہ جیت نہیں ملتی میرے بھائی کبھی جیت ہو تی ہے اور کبھی ہار لیکن اچھا کھلاڑی کبھی ہمت نہیں ہارتا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوبارہ محنت کرتا ہے نا بھائی جان تو کھیل ہمیں وقت کی قدر کرنا بھی س سکھاتا ہے مطلب کہ میں میچ ہمیشہ وقت پر شروع ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو بچوں کے لیے کھیل کود بہت ہی ضروری ہے اگر بچے صرف پڑھائی کرے اور کبھی کھیلینا تو وہ جلدی تھک جاتے لیکن اگر وہ روز تھوڑی دیر کھیل لے تو اس کا تو ان کے دماغ بھی تازہ ہو جائے جائیں گے اور پریشانی بھی کم ہوگی اور پڑھنے کا پریشر بھی کم ہوگا
جی اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں مطلب کچھ گیمز ایسی ہے جن میں بہت سارے پلیئر ایک ساتھ کھیلتے ہیں اس چیز کے بہت سے جو پلیئرس ہے ان میں ٹیم ورک بڑھتا ہے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا انسان کو ب اور ساری چیزیں سکھاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو ٹیم کا کیپٹن بنا دے اس میں کیپٹن کی کوالٹیز آ جاتی ہے نئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے یا دوسرے لوگوں سے فرینڈ شپس ہو جاتی ہیں نئے نئے دوست بنتے ہیں نئے الگ الگ طریقے انسان سیکھتا ہے کیا ہم دیکھیے تو جیسا میں نے کہا تھا پہلے کیریئر کہہے بہت سارے ڈھونڈ سکتے ہیں لگ اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں میت کے دوران اچانک بھ کش بدلتی ٹائم جو ہے بدلتی مطلب گھڑیاں جو آتی ہے ان سے انسان کوئی ڈیزائن لینا سیکھتا ہے یا ان سے انسانل ہیل ہیٹ سیکھتا ہے جی بھیا
ہاں بائی جان
کہیں نہ کہیں دیکھیے تو سپورٹس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہے لیکن اس کے بہت سارے نقصان بھی آنے لگے نئے زمانے میں جیسے کہ شاریرک نقصان جس کو ہم کہتے ہیں انجریز آتی ہیں فریکچرز آ جاتے ہیں لیکن مجھ کے آ جاتے ہیں یا مطلب پرانی پرانی چوٹے جو ہے عمر کے ساتھ ب ہے ان میں زیادہ درد ہونے لگتا ہے پھر یا زیادہ پورا دن کھیل بہت زیادہ پ تھک جاتا ہے اور بھی بہت سارے ایسی خرابیاں ہیں جی بھائی جان
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ کیا ہر سکول اور کالج میں سپورٹس کا انظ ہونا چاہے سپورٹس ڈے اور مختلف مطلب کہ مقابلے اسٹوڈنٹس کو حوصلہ بھر مطلب کہ بڑا ہیں اور ان کی صحت مطلب کہ سمے مطلب کہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بھی آتی ہے تو ہر ملک میں کرکٹ بہت مقبول ہے اس کے علاوہ فٹ بال ہے تو ہمارے ملک میں زیادہ کیا ہے تو ہمارے ملک میں یہی کرکٹ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے نا تو اس کے علاوہ فٹ بال کو بھی اس کے بعد پھر پسند کیا جاتا ہے ہاکی کو کو بھی ایسی والی بال ہے یا بیڈمنٹن ہو گیا کبڈی ہو گئی اور بھی بہت سارے گیم مطلب کہ کھیل ہے جو انڈیا میں مطلب کہ ہر ملک میں پسند کیے جاتے ہیں تو ہر کھیل کی اپنی اہمیت ہے اور ہر انسان اپنی کھیل چن سکتا ہے تو سپورٹ سے دوستی بھی مطلب کہ مضبوط ہوتی ہے جب ہم مل کر کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے تو کھیل ہمیں مطلب کہ ایمانداری بھی سکھاتا ہے اچا اچھا کھلاڑی کبھی دھوکا نہیں دیتا تو وہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ کھیلتا ہے یہ عادت زندگی کے ہر حصے میں کام آتی ہے نا بھائی تو سپورٹ سے ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے تو جب ہمارا کھلاڑی کسی دوسرے ملک میں جیتے جیت حاصل کر لے تو یا مطلب کہ جی یا کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرے ملک میں بھی ہمارا ملک کا نام روشن ہوتا ہے تو یہ ہمیں بہت ہی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنا کھلاڑیوں کے حاصلہ افزائی کرنی چاہے ان مطلب کہ ان کو ڈیموٹیویشن نہیں کرنا چاہائے تو ہر گھر کے والدین کو چاہے کہ بچوں کو موبائل سے زیادہ کھیلوں کی مطلب کی طرف توجہ دے ہے نا
آپ نے جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا مطلب اس میں بہت سارے نقصان بھی ہے کھیلنے کودنے سے اس لیے انسان کو چاہیے کہ طریق کے ساتھ سلیقی کے ساتھ بالکل دھیان کے ساتھ کھیلنا ہے اگر ہم دیکھیں تو مطلب اگر کسی خدا نخواستہ کسی پلیئر کی مطلب کوئی انجری ہو جائے میچ میں میں تو بیےچارے کا پورا کیریئر ہی ختم ہو جاتا ہے وہ نہ دوارہ نہ کوئی کھیل کھیل سکتا ہے دوبارہ اور نہ ہی وہ دوسرا کام کر سکتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ڈس ایڈوانٹیج آیا ہے اس کا انسان کو چاہیے کہ سلیقے کے ساتھ کھیلے یا ہم دیکھیں تو اگر مطلب جو پریشر رہ تا ہے مطلب کھیلنے سے پہلے اس سے انسان کو کہیں نہ کہیں اینزائٹی اٹیکس بھی آتے ہیں یا انسان کہیں نہ کہیں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے دیکھے تو مطلب جیتنے کا ایک ایڈکشن سو ہونے لگ رہا ہے ہار یا جیت تو مطلب گیم کا ایک حصہ ہے لیکن اس انسان کو اصلی چاہیے کھیلنے سے اپنی صحت کو بہتر بنائے نئی نئی چیزیں سیکھیں بہت سارے مطلب نئے طریقے سیکھے نئی ٹیم ورک سکلز سیکھے اور بھی بہت سارے مطلب اس کے فائدے ہیں جی بھائی جان
ہاں بجن تو اسی کے حس سا مطلب کہ جو آج کل کے بچے ہیں تو بچوں کو روز باہر جا کر کھیلنا چاہیے اس سے ان کی صحت بھی اچھھیا اچھی رہے گی اور ان کی سوچ بھی بہتر ہوگی تو اگر کسی کے پاس زیادہ سہولت نہ ہو تو وہ مطلب کہ چلنا مطلب کہ دوڑنا یا ایکسرسائز کر سکتا ہے تندرست رہنے کے لیے مطلب کہ مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی میرے بھائی تو ضرورت صرف ارادے اور محنت کی ہوتی ہے تو ہمیں جم مطلب کہ زیادہ لوگ بولتے ہیں ہمیں جم جانے کے پیسے نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جم ہی جائے وہ گھر پہ بھی مطلب سوشل میڈیا کے تھرو وہ ایکسرسائزز دیک سکتا ہے آن لائن یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتا ہے تو آج کے کہ تیز زندگی میں ہر انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے مطلب یہ چاہے کیسے بھی ہو رکھے تو کھیل اس کا بہت ہی آسان اور بہترین طریقہ ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس اور ک یا کھیل کود صرف ایک ہی کھیل نہیں بلکہ صحت مند اور کامیاب زندگی کا راستہ ہے مطلبکہ کھیل ہمیں تندرست تتی ہمت صبر ڈسپلن ٹیم ورک اور ایمانداری سکھاتا ہے ہمیں روزانہ تھوڑا وقت ضرور نکالنا چاہے تاکہ ہم فٹ بھی رہ سکیں اور خوش بھی رہ سکیں یاد رکھیے مطلب کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے مطلب کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے اور مطلب کہ کھیل کود اس دولت کو محفوظ رکھ کا بہترین ذریعہ ہے ہے نا چلیے آپ کسی بات کر کے اچھا لگا
جی بھائی اللہ حافظ بھائی جان